ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
جی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے خیریت ہے آپ کیسے ہیں
جی ہم بھی وہ
جی آپ کیا آپی آپ کی آواز بہت ڈل ڈل آ رہی ہے تو آپ تھوڑا تیز بات کیجے یا پھر پیچھے بیک گراؤنڈ کی آواز میں بھی بہت شور ہے
جی جی ٹھیک ہے ابھی رکھو ابھی آ رہی ہے آواز آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے ابھی آپ کی آواز جی اپی جان
اور سبھی گھر پہ کیسے ہیں
جی سب ٹھیک ہے
امی جان ابو جان اچھے ہیں آپی
جی والدین سب ٹھیک ہیں ہمارے تو آپ سنائیے آپ کے
بس سب بہتر ہے بڑی والی آپی جان بس ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں بھائی جان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں اینڈ امی جانا ابو جان آرام کر رہے ہیں اور گھر کے کام بھی سمیٹ گئے ہیں ایکچولی میں سوچ رہی تھی مجھے ایک ڈریس چاہیے تھی تو آپ مجھے کوئی آن لائن اچھی ڈریس بتا سکتی ہیں
جی ہاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ میو سو پھر فلپکارڈ اور بھی کئی ہے ان پہ بھی اچھی مطلب مل جاتی اچھی کوالٹی بھی مل جاتی ہے اور اور مطلب ریٹ بھی صحیح مل جاتی ہے
مجھے کچھ مختلف ٹائپ کی ایک ڈریس چاہیے تھی اپنے لیے ایکچولی میری دوست کی دوست کی جو ہے سگائی پکی ہو گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس دن میں تیار ہوں تو بہت ہی خوش کے بہت ہی خوب سورت لگو تو اس کے لیے مجھے ایک اچھی ڈریس کے لیے آپ مجھے کوئی اچھا ایپ بتا دیجیے
اس کے لیے شاید فلپ کارٹ صحیح رہے گا کیونکہ اس پہ کپڑے کی جو وہ ہوتی ہے نا مطلب کوالٹی وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے میشو سے
جی جی جی آپ کی تو مجھے کتنے پیسے تک میں وہ مل جائے گا کیا آپ مجھے کوئی جانکاری دے سک تی ہیں ابھی
جی مل سکتا ہے دو ڈھائی ہزار کے بیچ میں اچھا ہوگا
پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ میرے لیے کچھ ایک ڈیڑھ ہزار تک میں خون دیں گی کیا
ہاں ہو سکتا ہے مل سکتا ہے اس میں بھی کئی طرح کے مل جاتے ہیں اس میں
اچھا آف لائن اور آن لائن شاپنگ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ بہترین جو چوائس ہوگی وہ کیا ہوگی
جی مجھے تو آف لائن پسند ہے
آپ کو آف لائن پسند ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں دراصل یہ یقینا آف لائن میں کچھ زیادہ ہی فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں آپ چیزوں کو ایک بار پہن کے استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو کے پاس ریٹرن کا بھی آپشن ہوتا ہے خیر آج کے کہ آج کے معاشرے میں جو ہمارے بچے پڑھتے جا رہے ہیں موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے تو وہ آن لائن چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں انہیں وہ چیزیں زیادہ رونق دیتی ہیں اس طرف وہ زیادہ کھنچتے ہیں تو آپ آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے آپ کچھ اپنے خیالات پیش کرتے پیش کر سکتی ہیں کیا آپی جان
جی ہم مطلب زیادہ تر آف لائن ہی خریداری کرتے ہیں کیوںکہ آن لائن میں ہم مہنگی چیزیں کم خریدتے ہیں کہ آف لائن میں یہ ہوتا ہے ہم اسے روبرو ہو کر دیکھ سکتے ہیں اس لیے اسے خریدنے میں آسانی ہوتی ہے اور وں لائن زیادہ تر مطلب ٹیکنیکل چیزیں منگا لیتے ہیں پڑھائی کے لیے
بے شک بے شک
ہاں مطلب کپڑے وغیرہ تو آف لائن ہی خریدتے ہیں زیادہ تر
تو آپ کی عام جان آپ کو اس چیزوں کے لیے چلاتی نہیں ہے ایے ہمارے گھر میں آپی جان ایسا ہوتا ہے کہ میرے ماما جان جو ہے جو میری والدہ ہیں وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہیں کہ تم فضول خرچیاں کیوں کرتی ہو ان سارے ایپ پہ تم میرے ساتھ بازار چلا کرو اور وہاں سے کپڑے مختلف طریقے کے اچھے کپڑے خوبصورت دیکھ کے لے آیا کرو تو آپ بھی آپ کے گھر میں اس بارے میں کیا حال چال ہوتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیا
جی ہاں ہماری والدہ بھی مطلب منع کر تی ہیں آف لائن خریدا کرو یہ کہتی ہیں آن لائن زیادہ تر کپڑے اچھے نہیں آتے تو اس لیے وہ بھی منع کرتی ہوں
صحیح بات ہے یہ سب فضول خرچی ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہمیں ہمارے ماں باپ کی ابو جان امی جان کی باتیں ماننا چاہیے ان کی جو بتائی ہوئی گفتگو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بڑوں بزرگوں کی باتوں کو ماننا چاہیے اور اسی لیے میں بھی کوشش کر رہی ہوں آج کل کی لوکل ہی مارکیٹ میں شیئر سپاٹا کر کے کچھ بہتر چیزیں خرید لیا کروں آف لائن ہی صحیح صحیح راس تا ہے میرے خیال سے اب مجھے بھی لگنے لگا ہے یہ
جی آن لائن میں یہ مطلب سمے برباد نہیں ہوتا ہے مارکی کی چاندنی میں اس سے یہ سمے کی مطلب بچت ہو جاتی ہے
جی جی اور بتائیے اور آپ کے خیالات بتائیے
میرے بارے میں تو یہی ہے کہ آف لائن بہتر ہے بس آن لائن میں ہم سمے بچا سکتے ہیں مگر مطلب جو کوالٹی ہوتی ہے کپڑے کی وہ جانچ نہیں سکتی
جی جی جی جی جی تو اور آپ کے بھائی جان وغیرہ سبھی کیسے ہیں
جی سب بڑھیا ہے اللہ کی دعا سے
آپ کے یہاں تو جلدی ہی شادی ہونے والی ہے تو کیا تیاریاں چل رہی ہیں آپ کہ کزن نے مجھے ایکچولی شادی میں ہم ملے تھے تو انہوں نے بتایا تھا تو آپ لوگ کس کس طریقے کی شاپنگ کہاں کہاں سے کر رہے ہیں مجھے بھی کچھ بتا دیجیے
شادی کی شاپنگ زیادہ تر فیروز آباد آگرہ ان ان جگہوں سے کرتے ہیں
جی جی جی تو آگرہ میں تو کافی اچھے سفید کپڑے ملتے ہوں گے
ہاں ہاں بہت خوبصورت کپڑے ملتے ہیں وہاں تو اور شادی کے زیادہ تر
کانوں کے بارے میں جی جی بتائیے بتائیے
شادی کے زیادہ تر کپڑے وہاں سے جگہ سے لینے میں مطلب آسانی ہو جاتی ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں
جی جی جی جی جی
ہاں
بہت صحیح ہے اور کوشش رہے گی ہماری بھی کہ ہم بھی اب ا بس آف لائن ہی زیادہ سے زیادہ کپڑے خریدیں تو کیا آپ پھر میں جو اپنی دوست کی انگیجمنٹ سگائی کے لیے جو ڈریسز لینا چاہتی تھی تو کیا مجھے اس بار آف لائن ہی لے لینا چاہیے
جی بے شک لینا چاہیے کیونکہ آف لائن میں وہ بارتالپ کر کے ہم اس سے ریٹ کم بھی کروا سکتے ہیں مگر آن لائن میں
میں بھی آگرہ میں ہی رہتی ہوں تو آپ مجھے کوئی دکان وغیرہ بتا دیجیے آپاجان
جی سا گنج میں ہے کئی ساری دکانیں اور مطلب بازار ہے گاؤں میں اور وہ مارکیٹ کا نام تو دھیان نہیں ہے مگر ساگنج میں ہے وہ مارکیٹ
جی جی جی جی
ہاں ادھر یہ میرے دادا رہتے ہیں نا وہاں پہ تو وہی دادا کے ساتھ شاپنگ کر
یقینن یقینن میں آپ کی بتائی ہوئی جگہوں پہ ضرور ہی ضرور سے جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کچھ بہتر سا بہتر اپنی دوست کی سگائی کے لیے میں خرید کھیلاؤں گی اور بھی بتائیے پھر کیا ہر سال ہے مس موسم کی کیا حال ہے
جی موسم بارش کا موسم ہے اس سمے تو
جی جی جی بتائیے بتائیے
ہاں بارش کا موسم ہے اور مطلب نیٹ نیٹ ورک کی سو آ رہا ہے مطلب
چاہیے جی جی جی
ہاں
جی جی میں سن رہی ہوں اور اب بولیے نا
ہاں یہی بارش کا موسم چل رہا ہے اور اس میں کیا ہے کی بارش ڈیلی بھی ہو سکتی ہے تو نیٹ ورک کا مطلب سمسیا ہو رہی ہے وہ
جی واقعی واقعی اب دیکھیے جو اور جو لوگ آف لائن وغیرہ کپڑے خریدتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جو مصلیت ہے اس حساب سے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ آن لائن وغیرہ کے چکر میں رہتے ہیں وہ لوگ لوگوں کو کو بھی پریشان کرتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں ایسے بارشوں کے موسم میں جو ڈیلیوری والے بھیا لوگ ہوتے ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بارش جیسا بھی موسم ہو لیکن پھر بھی ان کو آنا جانا پڑتا ہے تو ان چیزوں سے بھی ہم کافی بچ سکتے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک الگ فائدہ ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں ا اپنے لوکل مارکیٹ میں ہی جا کے بازاری کرنی چاہیے
جی ہاں وہ تو ہے اور پھر ہم اپنے خاندان کے ساتھ جا کے وہ کپڑے اس مطلب بتا کے سمجھا بجھا کے لے کے آتے ہیں آن لائن میں زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہے
جی جی جی جی جی تو اور بھی کچھ بتائیے آپ تھوڑی اور وقت باقی ہے تھوڑی اور گفتگو کیجیے
ہیلو
جی جی میں سن پا رہی ہوں اور بھی کچھ بتائیے آپ اپنی
کیا بتاؤں آ مطلب کہ شاپنگ کے بارے میں تو یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز ہو خریدنے کے لیے اسے مطلب گھر والوں سے خاندان سے پوچھ کے خریدنا چاہیے تاکہ مطلب اس میں کوئی وہ نہ ہو اور پھر خرید لیا اتنا مہنگا تھا آن لائن کیوں خریدا اور یہ ایسا تھا وہ مطلب پوچھ کے خریدنا چاہیے باتالات
بالکل ہی بیک گراؤنڈ کے شور سے آپ بچایا کیجیے خود کو یہ آپ کے کو آپ کے سارے یہ یہ یو نو آپ کے آپ کی بہتری کے لیے ہی میں بول رہی ہوں بیک گراؤنڈ سے بہت شور آتا ہے تو یہ ہمارے کام میں د اندازی کرتا ہے اور اس سے ہمیں کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات
جی شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی جی جی جی چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھینک یو السلام علیکم اللہ حافظ خوس آمدید
وعلیکم السلام